ہ
وعلیکم السلام جی آپ خیریت سے ہیں
بس شکر الحمد اللہ خیریت سے آپ کیسے ہے آپ ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیر عافیت سے ہیں اور آپ سنائیں گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی الحمد اللہ سارے ٹھیک ہے اور سنائے کیا آج آپ
ہ بس آج ہمارا یہ امتحان چل رہا تھا تو آج ہم امتحان دے کے آئے اور آج کل آج دن جی جی بولیے
اچھا اچھا آپ نے آپ کے امتحانات ختم ہو گئے کہ اب شروع ہونے والی ہیں
نہیں اب شروع ہو گئے ہے اب شروعات ہے اب شروعات چل رہی ہے ان کی جی جی جی
سوچ رہے تھے کہ لوگوں کی گرمیوں کی چھٹیاں پڑیں گی لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ اب شاید نہیں ہوں گی
ہ نہیں نہیں مجھے بھی نہیں نہیں لگتا اب گرمیوں کی چھٹیاں پڑیں گی مگر آ جو یہ آرڈر آیا تھا ان کا وہ تو کہا تھا انہوں نے کہ اب گرمیوں کی چھٹیاں پڑیں گی مگر مجھے لگتا ہے ہماری یونیورسٹی میں اب امتحانات شروع ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی چھٹیاں پڑیں گی
جی جی جی مجھے بھی میرے بھی و ایسے ہی خیالات ہے اس بارے میں اور آج کا موسم کیسا تھا وہاں
جی موسم کچھ خاص نہیں تھا بس ویسی ہی دھوپ تھی زیادہ جس کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں نکل پائے ہم جس کی وجہ سے بہت سست س چھائی رہی میرے اوپر آج میں زیادہ چل بھی نہیں پائی ا باہر بھی نہیں زیادہ نکل پا رہے تھے چھتری کے بغیر
جی جی جی نہیں ہمارے یہاں اس ٹائم پہ اس وقت جو ہے موسم بہت ہی خوشگوار ہے ہم یہ ہمارے یہاں ابھی اس وقت پہ لوگ جو ہے اپنے کمروں سے باہر نکلتے ہیں ٹہلنے کے لیے اور تازی ہوا لیتے ہیں بہت اچھا موسم ہے اس وقت ہمارے یہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک
تھکان دور ہو جاتی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہمارے یہاں بھی ابھی موسم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی ابھی مو سم مگر اب کیا کر سکتے ہیں ا دن میں ایسا ہی ہو تا ہے اچھا ہوتا ہے شام کو ہی ہم کھیل کود پاتے ہیں
جی جی بالکل دن میں تو کہاں گرمیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کی دن میں تو دشوار ہو گیا ہے دن کے سمے باہر نکلنا
جی وہی میں بھی سوچوں کیا دن کے ٹائم دن کے وقت زیادہ باہر نہ نکلے تاکی اپنی صحت کا بھی خیال رکھ رکھیں کیونکی اب امم اب اس دھوپ کو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے یے برداشت کے باہر ہو گئی ہے یے
جی جی جی اصل میں یے اسی ماحولیاتی آلودگی کا ہی باعث ہے کہ ہمیں ایسا ا موسم ا ج دیکھنے کو ملتا ہے ہم یہاں پے ورنہ آج سے ہم اگر پیچھے سال کی طرف توجہ دے پرانے زمانے میں اتنی زیادہ گرمیاں نہیں پڑتی تھیں کشمیر میں بلکی اور اب جو ہے دھیرے دھیرے جو تبدیلیاں آئی ہے اس موسم میں یے اسی ماحولیاتی آلودگی کے ہی سبب
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور جو پران جب پرانے زمان
انسان ہی جو ہے اس کا ذمہ دار ہے اسی نے اس ماحول ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے اپنا کردار نبایا ہے کو بڑھانے میں اس کو خراب کرنے میں
جی وہی میں بھی سمجھوں پہلے پرانے زمانے میں کشمیر میں اتنی ماحولیاتی آلود کی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آ
آج بس خالی کچھ بچی کچھ ا جگہ ہے جہاں پے جو ہے انسان نے ابھی اپنا وہ ڈیرا نہیں جمایا ہے ورنہ آپ دیکھیں کی ایک بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پے آج کل یے امم ودیشی یا جو ہے باقی لوگ ہم بھی جاتے ہیں وہاں پے کوڑا کچرا ڈالتے ہیں وہاں پے آلودگی ا کر دیے ہوئے ہیں ہر ہر طرف سے ماحول کی اور آپ دیکھیں گے کی کچھ ہی جگہ بچ چی ہیں جہاں پے ابھی لوگوں کو زیادہ آنا جانا نہیں ہے جہاں پے ان کو پتہ نہیں کہ ایسی ایسی جگہیں بھی ہیں بس وہی جگہیں بچی ہیں جہاں پے ابھی ا وہ آلودگی کا کوئی وہ نہیں ہے اور انسان جو ہے وہاں پے جا کے بہت ہی پرسکون اور امن محسوس کر پاتا ہے لیکن اب ڈر ہے کی آ آنے والے وقت میں اب جو ہے یے سائنسی دور ہے اس دور میں یے انٹرنیٹ امم کا زیادہ ہی کچھ وہ ہے تو اس وجہ سے اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کی جو لوگ اب سوشل میڈیا پے اپنا یے چلاتے ہیں کی ایسی ایسی جگہیں بھی ہیں کشمیر میں وہاں پے جائے کی باقی لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں تو تو اب مجھے ڈر ہے کی اب لوگ وہاں پے بھی زیادہ زیادہ آنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی وہ جگہیں بھی اب محفوظ نہیں ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ بل
ان کی بھی پھر ویسی ہی حالت کر دیں گی تو مجھے آپ کے کیا خیالات ہے اس بارے میں مجھے لگتا ہے انسان کو ایسی جگہوں کو نہیں چھیڑنا چاہئے جہاں پہ ایسا ایسا وہ ہو کیونکہ انسان جو ہے آپ دیکھ رہے ہو ہو اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں پہ وہ گندا کر دیتا ہے وہ جگہ تو مجھے لگتا ہے اس کو ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسا وہ ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کرنی
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ اگر اگر کچھ جگہیں ایسی ہے قدرت کی کچھ جگہیں ایسی خوبصورت جگہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہاں پہ مطلب زیادہ رش بھی کرانا چاہیے لوگوں کو کا اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے سم کی بندشی بھی رکھنی چاہیے تاکہ اچھا ماحول رہے صاف ست اتری رہے
جی جی جی اور اے دن یہ خبر بھی آ رہی ہے میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ ایک خبر آ رہی تھی کہ جو پہلگام ہے وہاں سے جو امر ناتھ یاتری ہے وہ اچھل کے آ رہے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہماری دریائے ل ہے اس دریا میں وہ وہاں سے آ کے سنان کر رہے ہے اور نہا کے وہ کیسے کر رہے ہیں مطلب جس کو گنگا سے اسنان کہتے ہیں اپنی بھاشا میں وہاں پہ وہ ویسا ہی وہ کچھ کرتے ہیں وہ نہاتے ہیں وہاں پہ لیکن وہ بھی صابن لگا کے اور آدھے لوگ تو کنگی کرتے ہیں جب کہ وہ پانی جو ہے خصوصا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا پانی جو ہے کشمیر میں طرح طرح مختلف جگہوں پہ وہ پانی جو ہے جاتا ہے گھروں کے اندر
جی بالکل بالکل
کھا کر اور وہ لوگ اس کو گندا کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے ان کو چاہیے ہماری سرکار کو کہ وہاں پہ بھی ناکہ بندی کی جائے وہاں پہ بھی ان ان جگہوں کو بھی محفوظ کیا جائے وہاں پہ بھی ان کو ان لوگوں کو کو جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ اس کو گندا کرنے کے لیے اس پانی کو ان کو کو روکنا چاہیے اس چیز کو کرنے سے
بھی بول رہی ہوں ان لوگوں کو روکنا چاہیے جو گندا کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جہاں پہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہیں پہ زیادہ کہ زیادہ گندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے زیادہ اگر بندشیں ہوں گی زیادہ لوگ جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ
جی جی جی مجھے بھی لگتا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ پابندی لگا دی جائے ایسا کرنی پے اور لوگ جرمانہ بھی بھرنا پڑے پڑے اگر کوئی وہ غلط کام کرے تبھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اس میں اور لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے
مجھے بھی تبھی لگتا ہے کچھ تبلی تبدیلی آ سکتی ہے اور ہمارا ماحول بھی ٹھیک ٹھاک رہ سکتا ہے صاف ستھرا تور سا
جی جی جی اگر ان ہی حرکت تم پہ اگر انسان کو روکا جائے سرکار کی طرف سے پابندی لگائی جائے تو مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارا مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور جو اس ماحولیاتی آلودگی جو بھی قسم کی آلودگی ہے پانی آلودہ ہو رہا ہے ہوا آلودگی ہو رہا ہے ایسی ایسی چیزوں سے تو مجھے لگتا ہے اگر سرکار ان باتوں کی طرف توجہ دے گی اور ان پہ کام کرنا شروع کر دے گی تو مجھے لگتا ہے آنے والے دن جو ہے ہمارے لیے یہ بہتر ہی ثابت ہوں گے ورنہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو ہے وہ ہماری نسلوں کے لیے بھی جو ہے ا بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے جو ہم آج یہ کر رہے ہیں ہم قدرت کے ساتھ جو چھیڑ خانی کر رہے ہیں یہ مہنگی پڑ سکتی ہے انسان کو
مجھے بھی یہی لگتا ہے مطلب مہنگا پڑ سکتا ہے کسی انسان کو اگر اگر دیکھا جا سکے تو لوگوں کی ہی غلطیاں ہیں لوگ خود ہی کرتے ہیں یہ جس کی وجہ سے ان کو پھر خود ہی بھکتنا پڑتا ہے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اں عم ا کافی لوگ اسے مرتے ہیں کافی جان لیوا بیماریوں اٹھتی ہے اس سے جس کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے
جی جی جی اور یہ بڑے تو اس کی بات ہے کہ جو آج کی دور کا انسان ہے اور آج کے دور میں بھی کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو بالکل ان چیزوں کو جو ہے ا ا ان پہ توجہ نہیں دیتے کہ ایسا ہو سک ایسا ہوگا اس سے ماحول کو گندا نہیں کرنا چاہیے ہماری یہ چیزیں کتنی زیادہ ضروری ہے اور ام مجھے لگ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کل اتنی پڑھی لکھی کے لوگ ہونے کے باوجود یہ سب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب ہمم اتنا ہی نہیں آج ہم بس یہ نہیں بول سکتے کہ خالی ان پڑھ لوگ یہ تو گندا کر رہے ہیں ماحول تو نہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ان میں بھی جاہلیت ہے وہ بھی جاہل ہے پڑھے لکھے جاہل جنہیں کہتے ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے ماحول آلودہ ہو رہا ہے ہاں اور کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہے ان پڑھ لوگ بھی ہے جس کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہے وہ بھی اس چیز کو بہت ہی زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے یہاں پہ کوڑا ڈالا بلکہ بزرگ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ گندا مت کرو مت گندا کرو یہ چیز یہ پالیتھین اپنے پاس رکھو یہ نیچے مت ڈالو اس سے ماحول ہے گندا ہوتا ہے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہی زیادہ تر ہمیں سکھاتے ہیں اور جو یہ نئی نسلیں ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی زیادہ مطلب نہ سمجھ بھر رہے ہیں وہی جاہلیت دکھا رہے ہیں کہ وہ ماحول کو گندا گندا کر کے
جی بالکل بالکل بالکل فرما رہے ہیں آپ آپ کی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھی اچھی باتیں کی آپ نے اور مجھے لگتا ہے جو آپ نے باتیں کی اور جب میں نے باتیں کہ وہ آگے بڑھ کر کسی کو ان سے سیکھ ملے گی اور ہمارا جو ماحول ہے
جی جی جی اور مجھے یہ لگتا ہے خاص کر ہماری سرکار کو جو ہے ان چیزوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے
جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ اٹھا جائے گا اٹھا اور چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور انشاء اللہ جلدی ہی ملاقات کریں گے ہم
جی جی اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا